السلام علیکم آسیہ جی آپ ٹھیک
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو ہلو ہلو
ہلو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں آپ کیا ح ب ہے
بس اچھا موسم ہے اچھا ہال ہے کام کری ک بھی بھی آئی کان سے
اچھا اچا ٹھیک پڑھائی کرتی ہو
کچھ بھی نہیں کرتی ہوں صرف گھر کا کام کرتی جی ہوو
ٹھیک پڑھاائی کہاں تک کیا آپ نے
قت تک
اس کے بعد نہیں پڑھا
نہیں پڑا میں نے
ٹھیک اور بتائی
بس دعا
آپ کے گھر میں ما پپا سب ٹھیک
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک
ہ کیا کر رہی ہو
میں میں نے بھی کی ٹویلتھ تک پڑھائی اس کے بعد آئی ٹی آئی کیا تو اس کے بعد میں تھی آرگنائزیشن کے ساتھ
ہاں
تو اب میں کچھ نہیں کرتی ہوں گھر پہ ہی ہوتی ہوں
اچا ٹھیک تم بھی گھر کام کرتے
ہاں ہاں میں بھی کر رہ کا کام کرتی ہوں
ٹھیک یہ اچھی بات ہے
ہاں جی اور بتائی آپ
بس بڑھیا
اور کچھ خاص
بد دعا کا ہونا چاہیے نہیں یہ بھی نہیں کھایا ایک بار ایک نے کھانا کھایا
نہیں نہیں ابھی ٹائم میں ابھی چار ہی پی لی
اچھا ٹھیک
ٹھنڈا ہے نا اسی لیے
موسم بہت اچھا ہے اور باقی
ٹھیک اپ سنائیں
بس ایسے ہی اپ کیا
چلو چلو صحیح بات ہے
ہاں
اور کچھ خاص
بس اب نماز پڑھتے ہیں نماز ٹائم ہے والا ہے پڑھنی ہے اور قران بھی پڑھنا ہے اور بہت سارے
اچھا ٹھیک ہے اچھا اپ اس کے بعد آپ نے کچھ کہیں آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے یا فیلو شپ کیا ہے
میں نے میں مطلب جاتی تھی کچھ کہئی مطلب ایک آرگنائزیشن تھی میں اس کے ساتھ جاتی تھی کبھی کبھی پروگرام میں
اچھا اچھا اس آرگنائزیشن کا نام کیا تھا اچھا اچھا اس میں آپ نے کیا سیکھا سھا مطلب کچھ سیکھا ہوگا
میں نے اس میں سیکھا کہ مطلب انسان کو کیسے مطلب اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے مطلب آئے گی یا ہوتی ہے اس میں کیسے ہینڈل کرنا ہے یا مطلب اپنے آپ کو مطلب سنبھالنا ہوتا ہے مطلب پریشانی نہیں لینی چاہیے نہ کوئی مطلب یہ کرنا ہوتا ہے مطلب انسان اگر مطلب چاہے تو انسان مطلب ہینڈل کر سکتا ہے اگر نہیں مطلب انسان کو ہمت ہونی چاہیے نہ کہ مطلب ڈر پ ہونا چاہے انسان کو مضبوط ہونا چاہیے مینز کہ ہاں اور میں نے سیکھا اس میں یہ مطلب انسان کو مطلب ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے مطلب صحت کا خیال رکھنا چاہیے مطلب مطلب یہ بھی سیکھا مطلب انسان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے مطلب مطلب کیسے نہیں پیش آنا چاہیے بڑوں کووں ساتھ بڑے ہی کہ مطلب اس کو اس کے حساب سے آنا مطلب پیش آنا چاہیے چھوٹے بچوں کوچ ساتھ چھوٹے بچے ہی رہنا چاہیے مطلب اگر کوئی چھوٹا بچہ آیا اس کو کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے بڑوں کے ساتھ بڑے کے ساتھ مطلب بات کر چاہیے میں نے مطلب اس اس میں یہ سیکھا ہے
چلو چلو یہ تو اچھی بات ہے آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے اور آجے ٹرپن میں ٹرپل ایس میں اگر آپ نے کیا ہے تو اس میں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ک پسلن کیسے کر کیے جاتے ہیں اپنے آپ کو ہاں لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہونی چاہے انان کے اندر
ہاں وہ بھی میں نے میں نے اس میں بہت سارا کچھ سیکھ لیا حالانکہ مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ اتنا میں نے اس میں سیکھ کا ہے ل مجھے پتا ہی نہیں تھا
تو اچھی بات ہے اور بتائیے آپ آسیہ جی ریسینٹلی آپ نے یہ کچھ کرتی ہو آپ کسی آرگنائزیشن میں کام یا کچھ
نہیں پھر وہ بند ہو گئی میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن وہ آرگنائزیشن ہی بند ہو گئی تھی تھی اس کے بعد کوئی آرگنائجزیشن میری لائف میں آئی ہی نہیں میں کسی آرگنائزیشن میں مطلب جوائن کروں یا کسی آرگنائزیشن میں جاؤں لیک میں مطلب کوئی آرگنائزیشن آئی ہی نہیں
ٹھیک ٹھیک اچھا آپ کو یہ ایپ سمجھ آ گئی جو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ یہ ڈاؤن لوڈ کرو اس کے بعد آپ کو پروفائل ٹسک آئے گا یا آپ کمپلیٹ کرو آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے آئے گا
میں نے میں نے میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کیا اسٹاک کیا پھر میں نے یہ سب مٹ کیا سارا کچھ لیکن سمجھ نہیں آیا ابھی مطلب
زیادہ ابھی کوئی بات نہیں میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس میں پروفائل ٹاس کر کات ہے جو کہ وہ آپ بولتے وہ میں نے کمپلیٹ کیا اس میں انسان کو مطلب وہ اپنی ڈیو مطلب میں کتنی سال کی ہوں میرا نام کیا ہے میرا فون نمبر کیا ہے میرا پن کوڈ کیا ہے وہ یہ کرنا ہواتہ مینشن اس م ات ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا ٹاسک یہ آتا ہے کہ آپ کسی اپنے میں نے اپ کو کال کی اپ ہی کی سے یور کو کال کروں تو اس میں اگر اپ کسی کو کال کرو گی اپ کو ڈین ریپیز ملتے ہیں جو ریسیو کرے گا اس کو ایک روپے ملے گا
کال تو مینڈٹری ہے اس کے بعد آپ اگر آپ اپنی فرینڈس کو کو بھی کر سکتی ہو گھر میں آپ کی بہن ہوگی اس کو بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس میں وا بہت سے آپشن اس کے بع آتے ہیں جیسے کہ ٹرانس مطلب آپ کو کسی اور کی ریکارڈنگ سنی ہے مطلب اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کوئی مسٹیک ہے وہ صحی کرنی ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں لیکن اس میں اس ایپ میں مطلب جب ہم بات کریں گے نا ہمیں پررسنل لائف پرسنل نہیں جانا ہے مطلب آپ کہاں رہتی ہو پراپر کہاں رہتی ہو وہاں پر یہ کیا ہے وہ نہیں ہوتا ہے پرسنل پرسنل ہی رکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ ہم یہی مطلب عام طور پر بات کر کریں گے کہ ٹھیک ہو کیا کرتی ہو یا وہ ہاں ایسی ہی ہم بات کر سکتے ہیں لیکن ہمیں پرسنل جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے اس میں کہ آپ کہاں رہتی ہو ٹھیک ہے ہاں ہاں تو یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے
ہاں یہ مجے اچھی طرح سے سمجھ آ گیا
اور میں آپ کو اور بھی یہ سمجھاؤں گی کہ اس کا پروسیجر کیا ہے ہم کیسے اس کو سمجھا سکتے ہیں تو یہ مطلب مطلب بہت ایزی ہے ہے نا آپ کھوجے پھر سے سمجھ آؤ گی میں نے بھی نہیں سمجھا تھا لیکن ن مجھے بھی پہلے لگتا تھا کہ یہ شاید ٹف ہو گیا تو لیکن میم نے مجھے بولا کہ اب مجھے مطلب اچھی طریقے سے سمجھ آا آ گیا ہے
اچھا اچھا لیکے مجھے بھی سمجھ آنے لگا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیسے ہاں مطلب کیسی کال کرنی ہے کیسی باتیں کرنی ہے مجھے یہ سب سب
ہاں اس میں ایک چیز مطلب لینگویج پہ فوکس ہے اس میں اردو لینگویج ہونی چاہیے ہوتا ہے نا مطلب جیسے کہ ہم تو اس میں مطلب اگر انگلش اوورز مطلب جو ہم دن یوز کرتے ہیں مطلب ڈیلی یوز اوکے یا مطلب ایسے ایسے کچھ ورڈ یوز کرتے ہیں نا وہ ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ نہیں کہ ہم انگلش میں ہی بات کر کری یا کچھ اور لینگویج میں ہم اس میں پ پرٹیکولر لینگویج ہے اردو میں بات
اور تو میں ہاں ہاں ہاں
اور اگر مثال فار اگزامپل میں آپ کو کال کرن گی یہ کال ٹن منٹ تک رہےت تی ہے ہے نا اگر اکاٹنی ہوتی تو پھر بارہ منٹ کے بعد یہ خود بخود ڈسکنیکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان ٹین منٹس میں ہمیں مطلب یہی مطلب اگر میں آپ کو کچھ بات بتاؤں آپ کو پانچ منٹ بات کرنی ہے مجھے پانچ منٹ بات کرنی ہے سمجھ جا رہی ہے بات اس کا مطلب یہ نہیں کہ آ میں آپ کچھ بتاؤوں آپ کیا چپ رہو گی آپ کچھ نہیں بولو گی آپ ہوں ہوں اوے اکے بولو گی ہاں یہ نہیں چلے گا تو اور دوسرے پوائنٹ اس میں ہے کہ اگر میں آپ میں بات کرتی ہوں تو آپ کو بہات کرنی ہے ٹھیک ہے جب آپ بات کرو گی مجھے بات نہیں کرنی ہے تھی ٹھیک ہے ہاں ڈسپ فلن کا خیال رکھنا ہے ا ہمیں مطلب آپ بات کرو گی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی نہیں نہیں پہلے میری بات سنو پہلے آپ کی بات سنیے پھر آپ پھر میں اپنی بات بولوں گی اسی طریقے سے آپ کو پہلے میری بات سنی ہے پھر آپ اپنی طریقے سے بات بول سکتی ہو
ٹھیک ہاں ٹھیک ٹھیک
اب آپ آپ کو سمجھ آ گیا یہ بات
ہاں مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے
اچھا اور
بس دعا
اور اگر آپ اپنی فرینڈس کو اس میں لانا چاہتی ہو لیکن جس کو آپ بولو گے کہ کال کر ج کو آپ کال کرو گی یا اس کو بولو گی یا جس کو آپ کال کرنا چاہو گے اس کو یہ ایپ ضروری ہونی چاہیے
ہاں اس کو پہلے
ہاں ہاں پہلے یہ ایپ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کسی اور کے ساتھ یہ کسٹھ
ہاں بات کر سکتی ہو ہاں ہاں ہاں مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی اوکے اوکے تھینک یو ویلکم اوکے اللہ حافظ اوکے